تو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے ما ٹھیک ہ ہاں بس ٹھیک ٹھیک
کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں ہم ابھی کھانا کھا رہے تھے کھانا ہو گیا اب ہم بیٹھے تھے پڑھ رہے تھے کل کا پیپر کو دیکھے نظر دے رہے تھے کیا آئے گا کیا نہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک سبزی کی ت آج
ہمیں سبزی نہیں آ ہمیں دال مل رہی ہے ہر دن
دال پوس
ہر دن دال ہر دن مطلب ایک دن بھی چھوڑ کے نہیں
سبزی کچھ بھی نہیں
نہ ہمیں سبزی ملتی ہی نہیں ہے ادھر
ب روز روز دال کھانا
ہوں تنگ آ چکے ہیںب یار
اور کیا شام کو بھی کالوگی
ہاں دن کو دن کو لو دال شام کو راجما دال پھر اگلے دن د آف ہوتا پتا گھر جانے کی پ ہاں آ پور ڈ گی کوئی
ام ہ
بول رہی ہوں نا کہ ہمیں گھر جانے کی گھر جانے کی ہمیں وہ جلدی گھر جانے کی ہمیں یہ جلدی نہیں کہ ہمیں یاد آ رہی گ جے کی یہ جلدی کہ ہمیں کھانا بھی لے گا اچھا
ہاں وہ تو ہے
ہوں
وہاں پہ تو وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کھانا نہیں ہوگا
ہوں
اور بتاؤ وہاں پہ سبھی ٹھیک
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے آپ نے کھا آپ نے کیا کھایا آ نہیں بولو بولو آپ
کا ہمیں آج ٹماٹر تھا
صی ہے یار
لائبریری نہیں جاتی ہو پڑھنے
نہیں یار بہت گرمی ہے وہاں پر بھی
وہاں پہ اے سی وی سی کچھ نہیں ہے
نہیں ابھی تو نہیں فی الحال آن گ انہوں نے پت نہیں میں دو تین دن پہے گئی تھی تب تو بند ہی رہ تھا تب تو میں گرمی سے واپس آ گئی تھی پھر پھر میں نے کمرے میں ہی پڑھنا اسٹارٹ کیا
جھ میں گئی تھی اگزام میں نن سویرے آئی پھر میں لائبریری میں بیٹھی تھی لیکن وہاں پہ صرف فین تے سیکنڈ فلور میں
اے سی تو وہاں پہ ونٹر میں بھی نہیں چل سیکنڈ فلور میں صرف تھوڈ
ہاں تھرڈ فلور میں چلتے ہیں وہاں پہ سیکنڈ فلور پہ نہیں چلتے ہیں
ل پ میں پڑھا جاتا ہے پر
تبھی بہت مطلب کہ دیکھتے وہ بھی پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے تو اور وہق ب مزہ آتا ہے پڑھنے میں
ہاں ہاں گھر پہ گھر پہ نہیں بالکل بھی بھی پڑا زیادہ گھر پہ
ہاں وہاں پہ تبھی اچھے سے پڑھ لیتے ہیں لائب بری میں
ہوں
اور بتاؤ بس ٹھیک ھی یہاں پہ آج یہ نا دھوپ اچھی نکلی تھی آج
بہت زیادہ گرمی تھی
ہ کل بھی لیکن دھوپ تھی پھر اچانک سے بادل آئے تھے کچھ کل بھی ایسے اچھا موسم نہیں تھا لیکن آج ک ہی دھوپ ہے
ہاں اب پت نہیں اب کیا رہتا ہے آگے اب کیا موسم رہے گا آگے
اور کیا اگر ہونی چاہی دوب تبھی وکینشن میں سوتی
ہاں صحی میں
گھر تو سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں سبھی ٹھیک اچھے سے
ہوں
کل کا پیپر کلیئر
اور کیا پتہ اب کل ہمیں کب تک ہے یہ سمیسٹر اگست تک
ہ شاید پتہ ہی نہیں مجھے نہیں بتاائیں
آپ مطلب کہ ہمیں اتنا پہلے ہی سمسٹر میں تو ہم نے پڑھا تھا کچھ مڈ ٹرم میں اس بار ہم نے جیسے کچھ بھی نہیں پڑھا
بالکل بالکل ہمارے اینٹم اینٹم ختم ہو گئے اس کے بعد اسٹار مطلب بالکل بھی ہم نے کلاسز لی نہیں
وہی نا مطلے کہ اتنا پہلے سیمسٹر میں تو ابھی پڑھا تھا ہم نے کچھ فیلڈ بک بھی کیا تھا اس باری میں تو ہم نے پڑھا ہی نہیں کچھ
ہوں
پتا نہیں ہے مڈ ٹرم میں اینڈ ٹرم میں پھر جون جولائی اگر ہوئی ویکیشن تو پھر ایک مہینہ ہے پھر میں نے سنا تھا کہ یہ اگست ہے پھر اگست میں ہمارے یہ انڈ ٹرم ہے
ا اینڈٹرم مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اس بار بتیں کیوں
اور کہ پچھلی باری ت ابھی بہت ہوا تھا کمپلیٹ اس بار مجھے لگتا ہے کچھ ایف ایل ایس ہوگا میرا اور جو ای وی ایس تبھی وہ آسان ہے لیکن اس کا ای وی ایچ اور وی ایس کا مجھے بہت ٹینشن ہے ہاں اور اور کت دیک مطلب کہ ہمارا مڈٹم کا یہ حال ہے تو اینٹو میں کیا ہی ہوگا اس کا
ہوں
اوپر سے میں نے سنا تھا کہ آپ اس سے نمیر گ ڈالتے ہیں اس گوشت میں کچھ
میڈیکل اس پ کیسے نمبر کے بن سکتے ہیں
کچھ میں نے یہ نا بایوٹیک کا بایوٹیک بایو کیمسٹری اس میں سے ہمیں سرڑ ان کو بھی سر پڑھاتے ہیں ان کو بھی ہی کوس ہے انہوں نے نہیں پڑھا تھا تھا یہی مان کی نومیریکل کچھ تو انہوں نے سر نے ڈالا تھا نومیریکل پیپر میں
جو ڈاٹا سائنس والیرے بچے ہیں نا
ہاں
ان کو پڑھاتے ہیں نا عبد سر
ڈٹس نہ پلو قبھی
ہاں ان کو ان کو پڑھاتے ہیں آبو سری پڑاتے ہیں اور خلندر سر نا وہ بھی پڑھاتے ہیں ان کو
اچھا ٹھیک ہاں انہوں نے کہا تھا اس دن جو ہمیں ای بی یہ نا بی ایس ایچ کا پیپر انہوں نے اس نے ٹپ ڈالا ہمیں بتانی ہم پاس ہوں گے وہ یہ لیکن جو ہمارا پیپر تھا وہ بہت آسان تھا
ہاں یار مجھے لگتا ہے شاید ان کا مین سبجیکٹ ہے نا تو ہمارا یہ سبجیکٹ سیکنڈ سیمیسٹر میں تھا ہی نہیں یہ ہمارا تھرڈ فورتھ سمسٹر میں تھا تو اسی لیے تھوڑا آسان یہ جوٹر بناانچی پالس نا یہ ہمارا یہ ہم یہ ہمارا س سڈ سیمیسٹر کا سبجیکٹ نہیں تھا جی ہم نے تھا
ہاں
اس نے بولا کہ بچوں کو اگر آپ تھرڈ سمیسٹر فورتھ سمسٹر میں پڑھاؤ گےٹر تو ان کو ان نے اگر بزنس اسٹارٹ کرنا ہوگا تو پھر وہ تھرڈ فھ سٹر میں کیا اسٹار کریں گے تو اس لیے آپ پہلے ہی پڑھا دو ان کو کہ یہ فردر آگے جا کے اپنا کوئی
اسٹارٹ اپ ہاں لیکن ہمیں پہلے ہی سمجھ نہیں آ ہم اسٹارٹ اپ کیا شرو کریں گے
ہاں ہمیں ہمیں سمپل یہاں پہ دکان پہ جانے سے سنبھالے نئی
مجھے وہی ن جب کچھ لاتی ہوتی گڑ پہ میں نے اتنے مجھے کتنے لینے تھے واپس مجے اس ہاں اس میں تو پھر اس حساب کی بات ہی نہیں ہے کیا کریں گے
ہ اوپر سے تھرڈ فورتھ سمسٹر میں اسٹارٹ بھی آئے گا ہمیں میتھ
اور کیا وہ یار کیا ہی ہم میں بتا رہی تھی کہ اب کالج آسان ہوگا کچھ لیکن یہ تو ان سے بھی بدتر نکلا
سی میں یہاں پہ تو خود ہی وہاں پہ پھر بھی ہمیں جو بھی پکا پکایا ملتا تھا
ہاں خود خود ہی کھانا ہے وہی ہے نا یہاں پہ وہی مسئلہ ہے ورنہ ہم یہ نا وہاں پہ پتا تھا کہ نہیں ہمیں اتنا ہی پڑھنا ہے اتنے میں سے ہی آئے گا آپ ہمیں پتہ نہیں پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے کتنے میں سے آئے گا
ہوں کیا ہوگا
اوپر سے اگر کنٹنیو ہمیں کلاسز ہوتی تو تب بھی ہم آدتی کی کلاس پ کینسل ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے
سحی میں مطلب انسان جب دیکھتا ہے نا اپنی آنکھوں سے کہ مطلب پریکٹیکل دیکھتا ہے انسان دیکھتا ہے کلاس میں کا پڑتا ہے وہ بہت ہ وہ دماغ میں کافی زیادہ بیٹھا ہے ج اس دن ہم نے وہ پ بی س بی سی پارک میں نہیں ہم نے وہنگرنگ کا پڑا تھا
تب بھی رہا تھا کہ پ تا ہے اس میں کیا کرنا ہے
پھر جب اس کا ٹاپک پھر جب اس کا ٹاپک آیا تھا تو پھر ہمیں لیئرنگ اچھے سے آ گیا تھا
وہ پھر ہمزامع لکھ بھی سکتے کہ ہم نے کیا کیا کیا کیا کیا ہونا چاہی اس میں تبھی وہ بینیفٹ ہوتا ہے پریکٹیکل میں جی ویسے آپ جب ہم ایسی تھیری کرتے ہو تو پھر سمجھ نہیں آتا ہے میں یاد رہتا تا ہے
پھر پھر سوارنا پڑتا ہے
ہاں پھر ہم رٹر سیڑھی مارتے پھر پت نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں
اور ہارٹییکلچر تو ہارٹییکلچر سارا اس پریکٹیکلی ہی ہوتا ہمیں اس میں پریکٹیکل ورک زیادہ ہوتا ہے
ہوتا ہے نا اس میں ج پری اتنی ہے ہی نہیں
اب دیکھیں گے اس سمسٹر کا کیا رہے گا ابھی تو بھی اسٹارٹ ہی تھا
ابھی تو فرسٹ سمسٹر کا رزلٹ بھی آنا ہے
کب آئے گا میں نے سوچا تو یہ نہا سنا تھا کہ فرسٹ یہ ویک آف یہ آئے گا یا تو فسٹ ویک آف یہ یا مڈ وہ تو لیکن آیا جون
ہاں پت نہیں اب کیا ہوا مجھے ٹینشن
مجھے خود اس کا ڈر ہے وہ ایسے آتا ہے پی ڈی ایف فارمیٹ میں
پتا ہی نہیں یار مجھے نہیں پتا کیسا آتا ہے
مجھے وہ رول نمبر حساب سے آنا چاہیے ویسے تو رول نمبر اب سب کے پاس ہے جو گروپ میں بیجے ہیں تبھی انسان خود کا رزلٹ خود ہی دیکھتا ہے
میں کہتی ہوں کہ ہر ایک کو الگ الگ آنا چاہیے ایک ساتھ نہیں آنا چاہیے
میں بھی کہہ رہی ہوں کیا الگ الگ آنا چاہیے
ایک سات سب کو پتا چل جائے گا
ہم کیا ہاں ایسے تو ہم سارے ایک ہی جیسے
بالکل ہ
اب دیکھیں گے کیا نکلے گا رزلٹ میں ابھی کیسا ہوگا کیا ہوگا
صحیح میں اور دن کیسے کرتے ہیں نا پتا ہی نہیں چلتا ہے
ہاں اور کیا پتا ہے نہیں مطلب کہ ہم نے پچھلی باری ایڈمیشن ایک سال ہوا ہمیں کہ ایک سال ہونی کو ہے اچھا پتہ ہی نہیں یہ چلتا یہ دن سال کیسے نکل جاتے ہیں مجھے جیسے مجھے بھی یاد ہے جیسے میں ٹینتھ میں ای تھی م میںھ پتہ نہیں م میں کالج میں کیا پئی
ہوں
اھا چلو پر ہ
خدا حافظ
صحافظ
اللہ حافظ